ہیلو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
ہاں جی خہیے آپ بتائیے سب کہہ رہی ہے
بس شکر اللہ کا آپ بتائیے وہاں سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی آپ بتائیے گرمی کا کیا مزاج ہے آپ کی طرف
ہاں جی
گرمی آپ کی طرف ہو رہی ہے
جی جی اتنی نہیں کل بارش ہو رہی تھی آج تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی
ہمارے یہاں پرسوں بارش ہو رہی تھی کل بھی دھوپ تھی آج بھی دھوپ ہے اب تھوڑا موسم ٹھیک ہوا ہے شام کے ٹائم
ہاں اب م دن میں بہت گرمی ہوتی ہے زیادہ جی اور بتائیے چائے وائے پی آپ نے
نہیں میں چائے کم پیتی ہوں صبح میں ہی پیتی ہوں بس
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
مر چائے وائے بھی
ہاں جی میں نے پیلی چائے
ہاں جی کچھ بتائیے ہیلتھ کے لیے آج کل پت ہے نا آپ کو کچھ زیادہ ہیلتھی ہو ہوتے جا رہے ہیں جیسے کہ کچھ کھیں نہ کھیں پر ہیلتھ پر بہت زیادہ افیکٹ
پڑھتا ہاں وہ تو ہے اوپر سے شوگر سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے
جی نہیں شوگر وغیرہ تو نہیں ہے بس میرا بیلی فیٹ ہے جی جی جی جی بٹ میں نے چائے میں صبح میں نے ایرانی چائے لین نے اسٹارٹ گے مجے اسسی نے کہا تھا کہ آپھی رائانی چائے پیا کر اگر آپ کو پینی ہی ہے ایک ٹائم
ہاں جی
ایرانی چائے پیجیے تو میں صبح کا ایرانی چائے لیتی ہوں ایک کپ بس ناشتے کے ٹائم
جی اس سے کچھ فرق پڑا
جی میں نے ابھی مجھے زیادہ نہیں دو ایک ہفتہ ہی ہوا ہے مشکل سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا فرق پڑا ہے
اچھا ٹھیک تو ہو جائے گا اا پھر
ہاں جی ہاں جی کچھ لوگ کہتے ہیں دال چینی کا پانی بھی آپ لے سکتے ہو
ہاں بہت سارے بولتے آدھے بولتے ہیں سونپ کا پانی
جی جی بہت سارے ہیں سوف کا کوئی اجوائن کا کوئی جیرے کا
جی ریکا
کوئی کچھ بٹ مجھے بندے نے کہا تھا کہ آپ نا رات کو سوف اجوائن اور جیرے کو نا بھون کے ٹھنڈا کر کے آپ پیس کے رکھ لیجیے اور رات کو نا آپ کھانا کھے کے بعد اسس کو گنگنے پانی سے تھوڑا سا ایک چمچ کھائیے
ہاں
اس سے بھی آپ کو فرق لگے گا میں وہ بھی کر رہی ہوں صبح میں اٹھتے ساتھ ہی تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اس اس کے بد پھر ہم تھوڑا وہ پانی پیتے ہیں دال چینی والا
جی جی اس سے تو افیکٹ ہوگا اچھا
جی جی آپ بتائیے آپ بھی کرتے ہیں کچھ ویٹ لاس کے لیے
نہیں میرا توبھی ٹھیک ٹھیک ہی ہے
اچھا اچھا نہیں پیٹ تو ہمارا بھی ٹھیک ہے بس میرا بیلی فٹ ہے
نہیں میں تو مطلب کہ میں نے ایک دو سال سے سویپ چیزیں بند کی تو اس وجہ سے بہت فرق آئی
اچھا آپ نے فاسٹ فوڈ وغیرہ سب بند کر رکھا ہے
ہاں فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کچھ بھی سوویت ڈش یہ نہیں کھاتی ہوں میں
مینگو وغیرہ بھی نہیں کھاتے ہو گے پھر تو آپ
ہاں
! ! مینگو وغیرہ
نہیں وہ نا آرٹیفیشل
ہاں جی
آرٹیفیشیل والی چیزیں مطلب کہ جو پیکیج فوڈ وہ میں نے بند کیا ویسے تو میں نیچرل چیزیں فروٹس فٹس وہ تو میں کھا لیتی ہوں بس ہاں فاسٹ فوڈ جنک فوڈ وہ سب میں نے بند کیا
اچھا اچھی بات سو اچھی بات ہے اپنے گھر وس سے ہوتا نہیں ہے
ہاں لیکن ایک تو مطلب کہ اس سے ہیلتھ ایشو بھی ہوتے ہے بہت تو مجھے ہیلتھ ایشو ہوئے تھے اس وجہ سے پھر مجبوری میں کرنی ہو اب جب کبھی کریمنگ ہوتی ہے مطلب کہ دو مہینے میں -ایک بار اگر میں نے کھایا
بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ ہم سے نہیں ہوتی ہے ہم نے بہت بار اپنے منہ کو روکا ہے ہم نے نہیں کھائی ہے پر دو دن بعد ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں فر کیا ہو گیا
نہیں ا نہ تو میں کر اور میں دن میں بھی لگ بھگ چودہ سو سترا سو اسٹیپس کر لیتی ہوں تو اس وجہ سے بھی
ج
بہت
اچھی بات ہے میں ابھی اب تھوڑا بہت کروں گی کچھ نہیں تو پانچ سو چھ سو ہی ہوں گے
ہاں ل لیکن اگر مطلب کہ مین چیز ہم باہر کے کھان پیکج فوڈ ہی بند کریں گے اس سے بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے مطلب کہ بڑی پہ
کر کے دیکھتی ہوں مجھے پتا ہے ہوگا نہیں مجھ سے ایک ہفتہ ہی ہوگا
لیکن ہم مطلب کہ پہلے تو کمپٹلی تو پہلے بند نہیں کرنا کیونکہ ا ویسی بات نہیں ہوگا پہلے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تو پھر
میری نا بیٹی چھوٹی ہے وہ کھاتی ہے تو اس کو دیک کے اور کرریونگ ہوتی ہے جب سامنے چیز ہو تو
ہ ہاں وہ تو ہے ہی نہیں
کیونکہ اس نے کھانا ہی کھانا ہے اس ٹیوشن جانا تو اس نے آپ تو کہنا معمہ مجھے چپس لے دو یہ لے دو یہ لے دو
لیکن انھوں نے کہ زیادہ بھی تو نہیں دینا چاہیے
ہاں جی یہ تو ہے
کیونکہ پھر مطلب کہ اس کے افیکٹس ایک تو سلو ہوتے ہیں پ ل مطلب دیر سے پت چلتا ہے کہ اس سے کیا ہوا کیا ہوئی بیٹر ہے اگر گھر کے اسنیکس بنا کے مطلب کہ ساتھ دینا چاہیے
ہاں جی ہاں جی اب تو یہ بھی اچھا ہے کہ اسکول میں منع کر دیا ہے جی اسکول میں منع کر دیا میم نے کچھ نہیں لکھا کرانا
ہاں وہ تو اگ
ب ہے فروٹ توج کل اسکول میں کمپلسری کر دی ہے میم نے کہ ایک فروٹ باکس اور ایک لنچ باکس
لنچ باکس ہاں وہ اھا ہے
چ جی بٹ یہ ہے کہ ا س میں میم نے بالکل اسٹکلی کا ہوا ہے کوئی بریڈ نہیں کوئی بٹر نہیں کوئی میگی نہیں کوئی فاسٹ پورنے
اس سے تو ان ان کی ہیلتھ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے
جی جی پھر گھر کی سبزی اور روٹی اس کے علاوہ کچھ نہیں دینا ہے بچے کو
ہاں وہ تو اچھی بات ہے
ہاں جی بالکل چواکلیٹ چپس تک منع کرے ہوئے ہیں اسکول میں اگر ہم بچوں کو دے بھی دیں گے نا تو میمکھ رکھ لیتی ہیں اپنے پاس نہیں دیتی ہیں وہو۔
ہاں یہ تو پھر مان کے اچھا رول ہے اسکول میں
بالکل اچھا رول ہے اور آپ بتائیے کیا بنا لیج جب اپنے کھانے میں
ابھی تو میں کھانا نہیں بناتی ہوں مما منا لیتی ہے
اچھا اچا اچا پھر آپ نے کیا کایا دوپہر منی مما نے بنایا تھا
ہمیں بنی تھی مرغا بنا تھا
اچھا اچھا
ہاں جی
ہاں جی
اور آپ بتائیے مطلب کیا آپ سکرین ٹائم کتنا دیتے ہو کی بیٹی کو
بیٹی کو ایکچولی میرے پاس مارنگ میں ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے کیوں کہ تھوڑا بہت میں ورک آؤٹ کرتی ہوں اس کے بعد تھوڑا اپنا پانی وغیرہ جو پیتی ہوں وہ پھر ناشتہ بنا کے صفائی وغیرہ کر کے ایک بجے کے بعد سارا ٹائم بیٹے کا ہوتا ہے شام چھ بجے تک کا
اچھا ٹھیک مطلب کہ یہ نا فون نا فون مطلب کہ اس کا سکرین ٹائم آج
بہت ہاں جی یہ آب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میری بیٹی بھی فون بہت لیتی ہے اس کو ریلس لگا دو یٹیوب لگا دو
ہاں جی
میں ابھی فون دبکا دیتی ہوں بٹ پھر بھی یہ نکال دیتی ہے کہیں نہ کہیں سے اٹھا لاتی ہے پ اس کو بتایا کہ مما نے فون کہاں رکھا
ہاں وہ ہمیں بھی مطلب کہ میرے کزنس ہے یہاں پہ وہ بھی یہی کرتے ہیں فون کی تونا آب بھی چھپا لو لیکن
بس بس پر یہ غلط ہے ب چک ج رہا نہیں جیے
اور کہ اس مطلب کہ جتنا ہم ان کو فون دیکھے ایک تو مطلب کہ مینٹلی بھی ان کا مطلب کہ اثر پڑتا ہے اوپر سے ان کا اگریشن لیول بڑھ جاتا ہے
جی جی اور ان کے آئز پہ بھی افیکٹ
اور کیا وہ بڑی بات ہے اگر اس مطلب کہ اس سے اچھا ہم ان کو باہر کھیلنے لے جائ پارک میں کچھ انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کر وہ تو فون سے بیٹر ہی
جی ب تو ہے پر آج کل کے بچے آپ کو دیکھنے ا چھٹیاں پڑ گی ہیں نا اب ان کو فون چاہیے یا پھر ان کو ایل سی ڈی پر کچھ ٹی وی وغیرہ میں کچھ کارٹونس لگا دو
ہاں اور کیا آج تو سب ہی کر رہی ہے بچے
بس بس کت اتنا مرضی آپ روک لو یہ نہیں مانیں گے ان کو فون چاہیے یا کچھ اور ہاں جی
اسی وجہ سے اینڈ اگر ان کو فون نہیں دیں گے تو پھر ان کا
جی ضد کرتے ہیں پھر کھانا نہیں کھاتے ہیں کھانا آپ تب کھائیں گے جیس آپ فون دو گے
کون دو گی اور کیا وہی مسئلہ ہے
بالکل بالکل اور آپ کب تک نہیں دو گے فون پھر بچوں کسیز بن جاتی نہیں ہمیں فون ہی دیکھنا ہے
دیکھنا ہے وہی نہ وہی ہوتا ہے
جی ابھی تو میں نے ٹیوشن لگوائے گی اس کی ٹیوشن والی میم سے میں نے بولا ہوا ہے کہ اس کو بولا کر وہ فون نہیں دیکھ نا ہے تو تھوڑا کم ہے اس ہاں نہیں تو یہ تو پراپر فون دیکھے
وہ تو ٹھیک ہے پھر
جی جی
پ نہا کیونکہ نہ ہمارا نا ہائی وے پہ ہے گھر
مطب کے آئی نا لان میں آگن میں کچھ
نہیں ہمارا نا ہائی و پہ ہے اھر ہمارے نا شاپیں وغیرہ ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو باہر نکال بھی نہیں سکتے چھت ہے چھت پہ بھی ہمیں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ بھی شام کو چھ بجے
ہاں صبح تو دھوپ ہوگی صبح تو کہاں ہی جا سکتا ہے
بالک بالکل جب تک بچہ اٹھتا تب تک صبح دھوپ آ جاتی چھت پہ
ہاں جی اس وجہ سے چلیے ٹھیک ہے پھر میں کرتی ہوں آپ کو
ٹھیک ہے جی اللہ حافظ
اللہ حافظ